سب دنوں بعد یاد کیا وعلیکم السلام بس بھائی سب ٹھیک ہے
ہ آپ سے بہت دن بعد ملے
ہاں بہت دن بعد تو ہے گھر پر سب کیسے
سب ٹھیک ہی ہے آپ بتائیے آپ کا کیا ہے
ہاں اللہ کا سب خیریت ہے سب ٹھیک ہے آپ اپنا بتائیے کیا حال چال سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے
ہاں سب کھیرییے تھ اور آج کل کیا ہو رہا ہے
بس آج ابھی ناشتہ کھانا کھا کے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں سوچا آپ سے تھوڑا گپ سپ کر لو
کھانا اور ہ
اچھا یہ بتاؤ آج کھانا میں کیا خاس بنا ہے بڑی بھوک لگ رہی ہے
آج تو گھر پہ بریانی بنی ہے
ہے آپ کے ہمارے یہاں تو آ سادہ کھانا بنا ہے ویسے مجھے یاد ہے پچھلے سال جب ہم ملے تھے تو وہ جو آپ نے کباب کھلائے تھ ان کا ٹیسٹ جائق آج بھی یاد ہے بھاوھی سے پوچھنا اس کا کی ریسیپی کیا تھی
ہاں ریسپی کھانے کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ صحیح ہیں آج کل تو باہر ہے
کیا آج کل کہیں جانے کا ارادہ ہے یا نہیں
نہیں آج کل نہیں آپ کو
نہیں ابھی ہمارے یہاں کہیں جانے ہو یہ سب کا تو ارادہ نہیں ہے لیکن من کرتا ہے ابھی بھی جانے کو کہیں آپ اپنا بتائیے کہیں کہاں رہ رہے ہو
ہم تو ابھی گاؤں میں ہی
اچھا پڑھائی لکھائی کیسا چل رہا ہے آپ کا
چل رہا ہے ویسے باہر میں تو کھانا پینا بھی بہت مہنگا ہو
ارے کافی مہنگا ہو گیا ہے ہر جگہ مہنگائی کافی ک بڑھ گ آار کیا وہاں مطلب آپ کو چھٹی ملتی یا کام کے دن
چھوٹی ملتی نہیں نکالنا پڑتا ہے
اف وے کتنے سپتاہ میں کتنے دن کام کرتے ہیں اور کتنے گھنٹے آپ کو چھٹی ملتی ہے
سپتا میں سپتاہ میں تو بہت کام ہوتا ہے
ا کیا آپ کو سپتااہ میں ایک بھی دن چھٹی نہیں ملتی
اگر چھوٹی آ میں چھوٹی تو نہیں ملتی ہے
او اور آپ کے خاندان میں سارے لوگ کیسے ہیں سارے لوگ ٹھیک ہے
ہاں سب کھیڑی تھ ہیں
ان کا صحت یہ سب
ہاں سب اچھا ہے آج کل تو موسم بھی چ جو ہو رہا ہے
ہاں آج کل موسم کافی بدلاب بدلا سا ہو رہا ہے
اور آگے کا کیا ارادہ ہے
ہاں سب ٹھیک ٹھاک ابھی آگے کا کچھ نہیں ابھی بس پڑھائی کر باہر جانے کی ارادہ ہے اور کچھ نہیں آپ اپنا آپ کا ارادہ کیا
ہمیں تو کوڈنگ ووڈنگ کرنا ہے اور اور کہتی ایڈیٹنگ وڈیٹنگ سیکھنا ہے
ہمیں باہر جانا ہے کیا مطلب آپ کوئی دیش بدیش گھومے ہیں
نہیں میں دیش تو گھما ہوں بدیش نہیں گیا ہوں
ا صرف ابھی اپنے دیس میں ہی گھوم رہے ہو
ہاں انے دی میں گوم
او کہ کون کون سا جگہ گھوم چکے ہو
ہم تو ابھی بنگلور گھوم چکے ہیں
ا ابھی سے بنگلور گھومے اچھا او چلو اچھ اچھا وہاں مطلب کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا
بہت کچھ سیکھا میں سیکھا ہے کہ اور آج کل جو ہے آج کل اسکل نہیں رہے گا تو آپ کو کام بھی جلدی نہیں ملے گا
او تو کیا ادھر کوئی تہوار آنے والا
نہیں ابھی تے و آیا تھا م آ ملا
ہ میں نے سنا تھا کہ ہولی یہ سب آیا ہوا ہے تھا مارچ کے مہینے میں
ہاں ہولی آیا تھا تو بنگلور میں ہولی نہیں کھیلا جاتا
او وہاں ہولی نہیں کھیلا جاتا چلو تو آپ لوگوں نے بھی نہیں کھیلا ہوگا
نہیں آنا ب کھیے
او اور مطلب کہ کیا ادھر مطلب گرمی کافی پڑ رہی ہے
ہاں ھر تاکہ بہت زیادہ بتاک وہ تھوڑی اونچی جگہ پہ ہے نا اس لیے
او ادھر برسات یہ سب کیا تھا برسات یہ سب ہوا ہے یا نہیں ابھی تک
ہاں برسات تو ہوا ہے اسسٹ ا بڑے د گے ج تھا
ا پتھر بھی گرا ہمارے یہاں بھی ہوا پتھر بھی گرا ہے وہی میں نے بھی تھوڑا مطلب تھا پت لگایا تو پتا چلا کہ بنگلور سے سائڈ بھی کوئی پتھر گرا ہوگا ادھر بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے کیکہ کیول اونچائی پہ شہر بسا ہوا اس کارن
اس کارن ہو گیا
اور وہاں مہنگا گائے بھی کافی ہوگی نا
کافی ہاں بہت زیادہ ہے وہاںات ہے نا اس اس کو سلامت آئی ڈٹی ہب کہا جاتا ہے
او تب تو اچھی بات ہے
مطلب کہ کیا مطلب کہ مطلب اسکول اسسکول ودیالے یہ سب ہے وہاں پہ اچھے خاصے
ودیالیہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے لیکن ودیالیہ ہے
یہ ودیالیہ میں ایک کرناٹک پرارمب تھا
او کیا مطلب کہ ادھر آس پاس مطلب کہ کوئی ابھی وہاں پہ کون کون سا تہوار منایا جاتا ہے آپ کو پتا ہے
نہیں گھر کا تہوار تو پتا نہیں لیکن وہاں پہ ایک ڈی جے پہ
او مطلب کہ چلیے تو مطلب کہ بنگلور وہا شہر ہو گیا مطلب لوگوں کو کام سے کام مطلب ہے
ہ لگوں سے کام وہاں پہ ہر لوگ ڈپٹ
او وہاں پہ ہر لوگ مطلب کام کرنے والے لوگ ہیں نا
ہاں ہاں وہاں پہ ہر لوگ کام کریں گے ہ
ہاں اچھا تو وہاں مطلب کیا آپ کو کوئی تہوار ادھر پسند ہے جو آنے والا ہو
س تو ابھی حال فی الحال تہوہار ج ہے
او دیوالی یہ سب کیسا تہوار ہے آپ کو کیسا لگتا ہے
دیوالی والے تو بہت اچھا لگتا ہے
او دیوالی کے بعد ہی چھٹ آتا ہے نا
ہاں دیوالی کے ساتن بعد آتا ہے
او ہمارے یہاں عید اور بقرید یہ سب بھی ہگتے ہیں نا ہمارے یہاں کیا عید بیت چکا ہے
نہیں عید آنے والا ہے عید بتر
اچھا عید آنے والا ا تب تو بوجن بنے گا نا آپ عید کے دن ویسے کیا کھاتے ہیں
سوئی کھاتے ہیں
او خود کا بنا کے یا مطلب کہ باہر کے باہر کا کھاتے ہو
نہیں سیو ہی آتا ہے ہم لوگ بنایا جاتا ہے کو
ا خود بنا لیتے ہو بنانے آ جاتا ہو
ہاں بنے کو
او اور آپ کی پتا جی کی طبیعت کیسی ہے
میرے پتا جی کی طبیعت تو بہت ٹھیک ہے اور آپ کی
او اور آپ کے خاندان کے باقی لوگوں کی طبیعت
ہاں سب ٹھیک ہی ہے
او اور مطلب کہ گھر پہ سارے لوگ ٹھیک چل رہے اور مطلب کہ کیا آپ کی نوکری لگی
نہیں میری تو ابھی جاب نہیں ہوئی
او ابھی آپ کا کیا چل رہا ہے مطلب سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے
ہاں سب ٹھیک ٹھاک ہی چل رہا ہے
او کھانا وا ہاں میرا بھی سب ٹھیک ٹھاک کھیچل رہا ہے باہر میں اکیلے رہتے ہو یا کسی کے ساتھ میں
باہر میں تو اکیلے رہس ہیں
تب تو اچھی ہی ہے اچھا سے مطلب مطلب سب جاتا ہے وہاں پہ
ہاں سب کوئی ہے اچھا اچھے اچھے لوگ بھی ہیں خراب خراب بھی لوگ ہیں
او وہاں پہ مہنگائی کس طرح کے ہے
وہاں پہ مہنگا ہی بہت زیادہ ہے
کافی زیادہ دن کا خرچ چ نہیں کوئی آاتتا ہے آپ کا
خرچہ تو نکل ہی جاتا ہے ا وہ اتنا بھی مہنگا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے ٹھیک ہی ٹھاک ہے
او تو مطلب کہ وہاں سب سے س سے مہنگا چیز کیا ہے جو آپ کو مطلب مہنگا تو ہے لیکن مطلب کہ بنایا ے میں اس کے بعد لگتا ہے کہ چلو پیسا مطلب سد چکا ہے اب مطلب کہ مہنگا کھانے کا کا مزہ بھی آتا ہے کچھ ایسا ہے
تو وہاں پہ تھوڑا مہنگا چیز نہیں کھاتا
اورو تو وہاں پہ آپ مط ویسے روز مرہ کی زندگی میں اپ ویسے وہاں کیا کھاتے ہو نارمل
نارمل بریانی ا جاتا ہے اپ کو
او وہاں بریانی کافی اچ اچھا ہے کیا سستا ملتا ہے
نہیں سستا نہیں ملتی ہے لیکن کافی اچھا ہوتا ہے
او ا بریانی میں سے وہاں آپ کیا بھاؤ چلتا ہے
ایک سو بیس میں پلیٹ چل ہے ایک سو بیس رو پلیٹ چلتا ہے
تو ایک سو بیس روپئے پورا پلیٹ چلتا ہے نا
آ دھر کے جی پہ دے گ
ا مطلب وہ کلو کا نام ق ملتا ہے چلیے تو اچھی او
ہاں
چلیے تو ٹھیک ہے آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی بہت دن بعد مطلب کہ بات ہوئی آپ سے
ہاں چلیے پھر ملتے ہیں
ٹھیک ہے چلیے پھر ملتے ہیں
ٹھیک